ہلو
ہیلو السلام علیکم
حم السلام ٹھیک ہے
جی الحمد للہ ٹھیک آپ ٹھیک ہیں
شکر الحمد للہ
کیا کر رہے ہیں
بس میں بیٹھی
اچھا کھانا ہو گیا آپ
جی میرا تو ہو گیا آپ کا ہو میں نا
جی ہمارا بھی ہو گیا کیا تھا آج
ہمیں ہمیں ایک تو چاول تھے اور روٹیاں تھیں
اچھا
اور حلوہ تھا
اچھا اچھا اچھا کافی مزہ آیا آپ کو کیسا تھا ذائقہ کھانے کا و
بہت تھا ذائکل
اچھا
آپ کا ذا نہیں ب
جی ہمارے بھی ہمیں بھی کانے میں اچھا ملا آج ٹھیک تھا آج سالن ٹھیک تھا ہمارا ذائقہ بھی کافی اچھا تھا تو ہم نے پیٹ بھر کے کھایا کھانا
اچھا جی یہاں پہ تو اچھا موسم ہے ابھی دن میں ہی کچھ زیادہ ہی گرمی ہوئی تھی ابھی بالکل ٹھیک ہے آپ کے یہاں کیسا موسم سمت
بھی آئے دن بھر کافی زیادہ گرم موسم تھا بٹ اب تھوڑا سا فرق ہے موسم میں
اچھاچ اور اور آپ بتائیے
جی
میں بہت ی ہو آپ بتائیے اور
جی بس ٹھیک اور آپ کو چھٹیاں پڑی گرمیوں کی کہ
نہیں ابھی نہیںی بڑی
ہ جی جی اچھا پھر آپ گھر چلے جائیں گے شاید
ہاں ہاں گھر ہی جائیں گے گھر والوں کی یادیں بھی بہت آ رہی ہے اسی لیے گھر تو جانا ہی پڑے گا اور گھر کا کھانا تو آپ آپ کو پتا ہی ہے
جی اس میں الگ ہی لذیذ کھانا ہوتا ہے الگ ہی کا ہوتا ہے بالکل جی
جی اور بتائیے آپ
بالکل بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک آپ بتائیں آپ نے دن میں یہ کیا آج
جی میں بس بیٹھی تھی دن میں آج ہمارا ایسی کچھ خاص نہیں ہوا ویسے تو بس جو بھی چل رہا تھا اچھا چل رہا تھا
تھناا مہاراج
اچھا آپ کا امتحان تھا ج
جی ہمارا امتحان تھا ہمارے دھیان اللہ کے مل فصل سے اچھے ہو گئے سارے امتحان اب ہم سوچ رہے ہیں گھر چلے جائیں کیونکہ اب گھر کی بھی کافی یاد آ رہی ہے اچھا تو مکمل ہو گئے تو کیسے گئے آپ کے دحان سے
اچھے گئے آپ کی کیسے گئے
ہمارے بھی کافی اچھے گئے اللہ کا شکر ہے ا اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم گھر جا جائیں گے وہاں بگ بہت د آ رہی ہے وہاں کے کھانے کی کافی زیادہ یاد آ رہی ہے
ہاں آپ کو تو جانا پڑے گا گھر کا تو الگ ہی سواد ہوتا ہے
جی جی بالکل بالکل ہم عید پہ بھی نہیںنے گئے تھے نا اسی لیے تو ہم سوچے تھے آج ہم لگا لیں چکر تھوڑا
ہاں وہ تو صحی بات ہے اور آپ بتائیے کیا حال چال ہے
ہم ٹھیک ہیں بس تھوڑی یہاں پہ گرمی ہے جس وجہ سے ہماری صحت پہ کافی فرق پڑ رہا ہے اس وجہ سے
اچھا پنکھا پنکھا پنکھا جلانا تھا
جی پنکے سے تو اتنا کچھ فرق پڑتا نہیں ہے ٹانگوں میں کافی درد ہوتا ہے پنکھوں سے تو پھر کچھ خاص
ہاں وہ وہ وہ بھی ہے وہ بھی ہے انگے کمزور چ نہیں وہ تو فرق پڑے گا کہ پھر
جی جی بالکل بالکل آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے
بس شکریہ شکر الحمد للہ آ بت یہ
بسیک الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر
اس گرمی میں آپ اپنی صحت کا خیال رکھے کہ ان کی کہ یہ گرمی جو ہے اس میں اکثر بیمار پڑتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا جی وہی ہ اور پ
جی بس میں باہر ہا ایا لی جی ہوں
اچھا جی جی بالکل کافی ضروری ہے کافی ضروری ہے باہر نکلنا باہر موسم کو دیکھ اتنا ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہے جو کہ
بہت بہت بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے صحت کے لی ہو اور بتائیے آپ
بس ہم نے بھی کچھ خاص آج کیا نہیں ہم بھی آج امتحان ج کے واپس آئے تو کافی تھکے ہوئے تھے اور امتحان کے مسلمومات میں ہم کافی اتنا اتنا زیادہ الجھ گئے تھے کہ ہمیں نیند بھی پوری طرح سے ہو نہیں رہی تھی تو آج ہم وہاں سے آ کے تھوڑا آرام فرمایا ہم نے اس کے بعد پھر ہم باہر گئے ہمیں سائیکل چلائی کافی مزہ آیا ہمیں
اچھا اچھا ہاں یہ بھی ضروری ہے آپ اچھے سے کرو اپنا متروف ت بھی رکھو تاکہ آپ کو اب کیا اس کیا بولتے اسے ہیلتھ پہ کوئی اثر نہ پڑے
جی جی جی جی تندرستی پہ
جی تندرست
اور بتائیں آپ آپ آپ کا کیا پلان ہےپ کیا آپ نے کیا کرنا ہے کل آب چکے ہیں تو مطلب اب تو ہ کلاس بھی نہیں لگے گی
جی جی میری جو ہے نا بہن وہ میرے لیے کیا وہ وہ گاڑی کل لائے گی میرے لیے تو میں نے شاید اسی میں جانا ہے تو اب دیکھتے ہیں گھوم پھر کے کیا آتے ہے یہاں پہ بہت جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے وہیں پہ گھومتے ہیں
جی جی جی آپ آرام سے جائیں گھومیں فھریں بہت ضروری ہے گھومنا پھرنا ہماری ذہنی جی ذہنی ذہنی طریقے سے بھی ہم کافی زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں جب ہم گھومتے ہیں
جی ہری ہاں بالکل بالکل
خ بڈ
تصمری بھی کچواتے ہیں جن سے ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے جن سے اپنا جو ہوتا ہے وہ پت چلتا ہے کہاں پہنچے ہیں ہم جی جی بہت اچھا بہت اچھا م محسوس کرتے ہیں ہم اور بات آپ کو کھانا وانا ٹھیک مل رہا ہے اچھے سے
ٹھیک بھی نہیں مل رہا ہے ہم دراصل یہاں پہ ہاسٹل میں رہتے ہیں جس وجہ سے ہمیں کھانے میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہے جیسے کہ ہمیں بہت دنوں سے دال ہی ملی جا رہی ہے مل جا رہی جس وجہ سے ہماری صحت پ بھی کافی اثر ہو رہا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں گزارت
کے لیے اچھی نہیں ہے دال بھی اچھی نہیں ہے شاید کی
ایسا ایسا ایسا کھانا ہوتا ہے کہ وہ حلگ سے نہیں چ نہیں اتر تھا
آپ بات کیجیے نا جو وہاں پہ آپ کے بڑے لوگ ہے جو یہ مطلب سنبھالتے ہیں کھانے وانے کا آپ
وہ بھی کچھ خاص حرکت نہیں کرتے ہم نے ہمیں انہیں کئی بار بول ہمیں ان سے کئی بار یہ بات بات چیت کی اس معاملے میں پر وہ بھی کچھ خا اس پہ توجہ نہیں دیتے تو جس وجہ سے ہمیں پھر وہی کرنا پڑتا ہے وہی گزارا کرنا پڑتا ہے
م تو سوچھی آپ ٹینشن مت لیجےا آپ اس اسلیم اچھے سے بے فکر رہے کیونکہ اگر آپ سوچیں جی جی اور آپ سوچیں گے تو آپ کی صحت پہ اور اثر پڑے گا اسی لیے آپ کو نہ تو اتنا چاہیے کھانا وانا اچھے سے کھائیے اپنی صحت کا خیال رکھیے تبھی ہمپ کچھ کر پائیں گے تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے تبھی ہم کچھ حاصل کر پائیں گے
جی بالکل درست فرمایا آپ پر اگر ہم اگر ہم جسم طریقے سے تھوڑی کمزور ہو بھی تو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا ہم ذہنی طریقے سے اگر ہمیں تھوڑا مسلمات ہو تو پھر وہ کافی زیادہ سردار ہوتے ہیں ہماری زندگی میں
جی آپ سچ بول رہے ہیں بالکل بال کل صحیح بول رہے ہیں آپ اور بتائیے آپ
بس ہم ہم بس بیٹھے تھے ابھی ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کوھ پکچر دیکھیں انٹرنیٹ پہ اور ہم تھوڑا اپنا محفل سجائیں کچھ اچھی سی
روری ہے آپ آپ کے ذہنی مریض کے لی یہ بہتہ
اور آپ آپ کریں گے ہمارے مطلب اور آپ بتائیں آپ دیکھیں گے کچھ پکچر وغیرہ یا پھر آپ آرام فرمائیں گے ابھی کے بعد میں بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں کہ آپ ابھی کے بع کچھ پکچر وغیرہ دیکھیں گے یا پھر آپ ابھی آرام فرمائیں گے
ہم اپنی تصویروں کو دیکھتے ہیں
اچھا اچھا مک چوے
ہی
اچھا اور بتائیں آپ کی دوست بھی آج وہاں پہ نہیں ہے نا گھر
جی میری دوست جب گھر جاتی نا میں کیا بتاؤں آپ کو مجھے بہت دکھ ہو ہوتا ہے جو تھوڑا اکیلا پن پڑ جاتا ہے نا اور آپ کو پت ہے میرے روم میں کچھ میری رومیاتی ہے جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ مجھے اکیلا چھوڑتے ہیں
اچ کوئی بات نہیں آپ انہیں سمجھایا کریں نا کہ آپ مجھے ایسے ت تنہائی میں نہ چھوڑا کرے کمرے میں تو آپ وہ سمجھ جائیں گے انشاء اللہ ہ
میں تو ان کو بولتی ہوں میں تو ان کو آنکھوں سے بھی اشارے کرتی ہوں بٹ وہ سمجھتے نہیں آپ کو پتا ہے ان کو ایک سیکنڈ آپشن روم ہے جس کی وجہ سے وہ اس روم میں چل جاتا تو تو وہاں پہ وہ اچھے سے
کوئی مسئلہ نہیں آپ کمرے میں جائیں آپ کمرے میں جائیں کمرے میں آرام سے اطمینان ہو کے بات کریں تو ہم اب ہم آپ سے کل بات کریں گے ٹھیک ہے خدا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
تولہاخظ خیال رکھنا
آپ بھی خیال رکھیے